السلام آپ ٹھیک ہو آپ کیسے ہو
بھائی جان میں بٹھ گیا ہوں آپ کیسے ہو
میں تو بہت ہی اچھا ہوں اب مجھے بتایا ہو کہ والد اور والدہ کیسے اور گھر پہ سر اوھ سر
بھائی جان وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہے تو آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
میرے گھر پہ تو سارے ٹھیک ہے والد بھی ٹھیک ہے والدہ بھی ٹھیک ہے بس ان کے ٹانگوں میں تھوڑی تکلیف رہتی ہے یار
چلیے بھائی اللہ اللہ ان کو ٹھیک کرے آپ سنائیے کیا کر رہے تھے آپ کچھ کھایا
میں ابھی تو بیٹھا تھا ابھی امی بلا رہی تھی بول رہی تھی کچھ کھاؤ کچھ کھاؤ کچھ کھاؤ لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل مصروفیات بہت رہے تو انسان کو اتنا وقت نہیں ملتا
ہاں بھائی جان
آپ مجھے بتاؤ اس تہوار آپ نے کیا پلان کیا ہے اس عید پہ
بھائی فی الحال تو عید تو گئی
یہ تو گئی لیکن اگلی بار تو آئے گی انسان سوچ رہا میں اس بار سوچ رہا تھا کہ کچھ قربانی کا دیکھ لوں بڑا والا گوشت کچھ دیکھ لوں یا پھر بکری وغیرہ کامسمچ رہا تھا باقی یار مجھے بتائیے آپ کہ گھر والوں میں سے جو آپ کا بڑا بھائی ہے میں نے سوچا تھا وہ کچھ مخصوص امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اس میں ان کا کیس کیا جا رہا ہے
ہاں بھائی جان تو دیکھیے ایجوکیشن تو ایک ہمارے لیے آج کل آج کل کی جنریشن کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو وہ میرا بھائی بھی پڑھ ہی رہا تھا تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو مجھے لگتا ہے ہمیں اسی ایجوکیشن پہ ہی بات کرنی چاہیے
ہاں یہ تو اچھی بات ہے اگر پڑھ رہے ہیں میرے والد صاحب ابھی کیا تو یہ کہ پڑھنا اچھی بات ہے میرے جو بھائی جان ہے وہ بھی مخصوص امتحان کی تیاری کر رہے ہیں ان کا ابھی ایگزام چل رہا ہے تو دن بھر بس پڑھائی بڑھائی بڑھائی چلتا رہتا ہےا اب کیا یہ کر سکتے ہیں باقی یار مجھے بتائیے موسم کے ساتھ
کہ یہ تعلیم ہر انسان کی زندگی کی بنیاد ہے مطلب کہ جس طرح ایک مضبوط عمارت کے لیے مطلب کہ مضبوط بنیاد ضروری ہوتی ہے نا اسی طرح ایک کامیاب زندگی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے تعلیم صرف کتابیں پڑھنا یا امتحان پاس کرنا نہیں ہوتا میرے بھائی اصل تعلیم ہمیں سوچنا سمجھنا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اور دوسروں کے ساتھ عزت اور محبت سے رہنا سکھاتی ہے نا
ہاں یہ تو اچھی یہ تو واضح بات ہے اپنے قریب تعلیمی تو بنیاد ہے انسان کی انسان کو اب تعلیم خالی کتاب بھی نہیں پڑھنی چاہیے پھر عملی طور پر اخلاق کا تہز میں حیا آتی ہے ادب و تی ہے سلیقہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان جب تعلیم پہ تعلیم سے ہٹ کر باقی چیزیں بھی سیکھتا ہے تو انسان ایک پورا مکمل انسان بن جاتا ہے
ہاں بھائی جان تو کیا ہے کہ ب مطلب کہ ہم بچپن سے ہی ہمیں اسکول بھیجا جاتا ہے تاکہ ہم علم حاصل کر سکے اسکول میں ہم پڑھنا لکھنا حساب کرنا اور مطلب کہ مختلف مضامین کے بارے میں سیکھتے ہیں لیکن تعلیم صرف اسکول تک مہد نہیں ہوتی گھر میں والدین کی باتیں استادوں کی نصیحت اور زندگی کے تجربات بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں ہے نا
اچھ یہ تو واضح بات آپ نے کری یہ تو سکھاتا ہے انسان جب آگے بڑھتا ہے اپنی زندگی میں تو دوسروں لوگوں سے ملتا ہے وہاں پر بھی ایک تعلیم اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے تو سیکھتا ہے انسان جتنا جتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ تو ویسے بات ہے
تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آج کے دور میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تعلیم کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے ہر شعبے میں تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے چاہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہے انجینئر بننا چاہے ٹیچر بننا چاہے پولیس آفسر افسر بننا چاہے یا اپنا ہی کاروبار شروع کرنا چاہے ہر جگہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی تعلیم کے بغیر اچھی طرقی کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے نا
یہ تو آپ نے ضروری بات کہی یہ تو ذہنی رہنما ہے کہ ان انسان کو تعلیم انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہے یا ہماراری ذہن کے بند دروازے وغیرہ بھی کھولتی ہے تعلیم یافتہ انسان اپنے ح کوک اور فرائی سے اچھی طرح واقف ہو جاتا ہے
ہاں بھجان تو تعلیم انسان کے بڑھاتی ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے وہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے تعلیم ہمیں مطلب کہ بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں بلکہ ہمت اور محنت سے آگے بڑھنا چاہیے ہے نا تو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت مطلب کسی بچے ایسے ہیں جو غربت یا دوسری وجہ سے سکول نہیں جا پاتے لیکن اگر ہم ان سے پوچھے تو ہم وہ بول کہ ہمیں پڑھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے ان کو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے لیکن ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ان کو پڑھا سکے لکھا سکے تو یہ ہمارے ملک میں کتنی بے روزگاری ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے ہر بچے کے حق مطلب کہ حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم ملے اگر مطلبک ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر بنے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا ہے نا
ہاں بھائی آج کے دور میں تعلیم ہر بچے کو بنیادی حق ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس کہ ہر بچے کو اسکول بھیجے صرف کتابیں کیڑا نہ بنائے بلکہ ہنر بھی سیکھ سیکھ جائے وہ جو علم ہمارے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچائے تو اچھا رہتا ہے تو تعلیم یافتہ انسان بہتر رہتا ہے
اگر گھر پ پڑھنے سے مطلب کہ سکول میں پڑھنے سے بہت زیادہ فرق ہے ہے تو جب ہم اسکول جاتے ہیں ہم صرف پڑھنا نہیں سیکھتے وہاں پہ ہم دوس بڑوں سے عزت عزت سے بات کرنا سیکھتے ہیں ڈسپلین سیکھ ہیں ائم کی بچت کرنا سیکھتے ہیں س مطلب کہ سوشلی ہم اسٹرانگ بنتے دوسروں سے ملتے جلتے ہیں ہے نا تو آپ آپ نے ابھی ابھی لڑکوں اور لڑکی کی بات بھی کی تو آج سے تین سال پہلے چار سال پہلے یا آج بھی کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جا دیے جا رہا ہے مطلب کہ بولتے ہیں کہ ان کو نہیں پڑھنا ہے تو وہ بہت ہی غلط بات ہے لڑکی لڑکوں اور لڑکیاوںں دونوں کے لئے تعلیم برابر ضروری ہے اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے نا تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ پورے گھر اور آنے والی نسلوں کی بھی بہتر بنا سکتی ہے اس لیے ہمیں ہر بچے کو تعلیم کا موقع دینا چاہیے ہے نا
یہ تو ضروری ہے ایک مشہور کہ کہاوت بھی ہے اس پہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ صرف ایک فرد کو پڑھاتے ہیں لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو تو آپ پوری نسب کو پڑھاتے ہیں ماں کی گول بے بچے کے لیے سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے بچے کا شعور اس کی سوچ اس کا اخلاق اور اس کی دنیا کو دیکھنے کی نظر اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے ایک پڑی لکھی عورت جو علم آزاز شعور حاصل کرتی ہے وہ اسے فوری طور پر اپنے بچوں میں منتقل کر دیتی ہے تو تعلیم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ کیونکہ وہ ان کو خود مختار بناتی ہے تو اچھی بات ہے
آہ بھا جان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آج کل موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا پہلے سے آسان ہو گیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم صرف استاد سے پڑھ پاتے تھے وہ بھی مطلب کہ ایک ہی راستہ ہوتا تھا لیکن آج کل تو اتنے سے سارے راستے اتنی زیادہ آسن ہو گئی ہے تعلیم حاصل کرنا لیکن ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا مطلب کہ نہیں کرتے کہیں نہ کہیں ہم زیادہ تر برا ہی استعمال کرتے ہیں اگر ہم وقت ضائع کرنے کے بجائے اچھی معلومات حاصل کرنے میں لگا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں یہ آج کل کے موبائل فونس تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ضروری ہے میرے بھائی اگر کسی کے پاس بہت علم ہو لیکن اس کا مطلب کہ رویہ اچھا نہ ہو تو لوگ اس کے کی عزت نہیں کرتے اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہے یہ دوسروں کی مدد کرنا چاہے بزرگوں کی عزت کرنا چاہی اور چھوٹے بچوں سے پیار کرنا چاہے یہی اصل میں تعلیم ہوتی ہے نا
ہاں یار اگر آپ آج کل کا دیکھو گے اب تک کا جو ایجوکیشن سسٹم کے جو اصول پر چلتا ہے ون سائز فٹ سال یعنی ایک ہی کلاس میں چالیس بچوں کو ہی رفتار سے ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے مستقبل اس اس کے بالکل الٹا ہے یہ ہے ہر بچے کے سیکھنے کی رفتار اور اس کی دلچسپی اور اس کے ذہنی رجحان کو ٹریک کر پاتا ہے اگر ایک بچے کو میتھس مشکل لگتا ہے اور آرٹ پسند ہے تو یہ اس میتھ کے سکھاتا ہے ہے آرٹ سکھاتا ہے تو آج کل اگر آپ دیکھو گے تو فیوچر بھی یہی ہے کہ تعلیم کے علاوہ اگر آپ باقی ساریے ممائل بھی سیکھ جاؤ گے ادب سیکھ جاؤ گے تو وہ آپ کے لیے اچھا رہے گا
ہاں بھجن تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں آپ کی بات سے بالکل ہی سہمت ہوں تو ہر کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے محنت اور تعلیم ہوتی ہے کوئی بھی شخص ایک دن میں کامیاب نہیں بنتا روز تھوڑی تھوڑی محنت لگن اور صبر انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے تو ہمیں کبھی بھی سیکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اس کے کی زندگی روشن ہو جاتی ہے علم ایک ایسی ملک دولت ہے جو نہ چھوڑی جا سکتی ہے اور نہ ہی ختم ہو جات کہ جتنا اس مطلب کہ اسے بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا بڑھتا ہے یہ ہے نا
ہاں اتنی ہی بڑھ جاتی یہ تو آپ نے صحیح بولا تعلیم کا اصل مقصد ہی ہے صرف کتابیں پڑھنا یا امتحان پاس کرنا تو ہے نہیں علم کا اہم ترین مقصد انسان کے کردار کی تعمیر ہے ایک تعلیم یافتہ شخص اگر بد اخلاق ہے دوسر کیونکہ عزت نہیں کرتا اور اس کے اندر رحم و کرم نہیں ہے تو اس کی پڑھائی لکھائی بے اثر رہتی ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت بنا تمیز اور اخلاق کے تباہی پھیلتی ہے علم انسان کو جانور سے الگ کرتا ہے ہے نا لیکن اخلاق اسے انسان بناتا ہے پڑھنا لکھنا یہ ساری چیزیں تو سب کو آتی ہے پڑھا لکھا شخص اپنی گفتگو اپنے اٹھنے بیٹھنے اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ سے پیش پہچانا جاتا ہے ویسے ہی جیسے وہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرے گا ویسا ہی پہچانا جائے گا اخلاق کیا نے یہ سیکھا کہ ہم بڑوں کا ادب کرے چھوٹوں پر شفقت کرے اور سماج کے ہر فرد کو اس کا حق دے تو یہی رہتا ہے باقی یار
پھر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہر انسان کا مطل کہ سب انسان کے سب سے قیمتی سات ہی ہے تو یہ ہمیں اچھے انسان بناتی ہے ہمیں عزت دلاتی ہے اور کامیابی راہ دکھاتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ مطلب کہ دل لگا کر پڑھنا چاہیے اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہی اور اپنے والدین کی بات مان کر منت سے علم حاصل کرنا چاہیے ہے نا
جی جی بھائی جان جی چلو یار کوئی بات نہیں ابھی مجھے امی بلا رہی ہے تو پھر کسی دفعہ بات کرتے اپنا خیال رکھنا بھائی جان اللہ حافظ